ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرک ہاں تو جی فرمائیے
جی خیریت ہو
جی سب خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں باجی
ج اللہ کا کرم ہے گھر پر سب ٹھیک امی ابو بہن باجی
جی با جی
گھر پر سب ٹھیک ہے باجی بہن
شب اچھے ہیں
جی جی دیکھو اللہ کا شکریہ ادا کرنے جی ہر بات میں دیکھو اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے
جی جی بالکل صحیح فرمائی
دیکھو آج کس کے بارے میں بات کریں فوڈ ویسٹنگ کے یا شوق کے بارے میں بات
جی جی جی
شوق کے بارے میں بات کریں دیکھو اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں ہ
جی
ہاں دیکھو کسی کو گھر ہاں کسی کو گھر کا کام کرنا اچھا لگتا ہے کسی کو باہر جا کے کام کرنا اچھا لگتا ہے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں ابھی سے بہت سے انسان باہر جا کے جو اب اپنے شوق پورے کرتے ہیں شوق سمجھ لو یا کام سمجھ لو
جی بالکل صحیح فرمایا رہے ہیں با جی آپ
ہاں ہاں بسوں کی مجبوری میں نکلتے ہیں باہر کچھ اپنے شوق کے لیے کام کرتے ہیں دیکھو اسے ہاں جی دیکھو اسے ہی انسان کبھی کبھی اتنا برا بنا دیتا تا ہے بہت ہی زیادہ چاہے اس کی غلطی ہو نہ ہو مگر وہ اسے غلط ٹھہرا دیتے ہیں لوگ
بالکل صحیح فاما رہے باجی آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبان اللہ
جی دیکھو اپنے شوق ہر کسی کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اتنے گھر گرستی میں اتنے گھس جاتے ہیں اور فرصت ہی نہیں ہوتی ہمیں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اور باجی آپ کے گھر میں کون کون ہے
میرے گھر میں ماشاء اللہ سےب پورا پاریوار ہے میرے بچے ہیں ج ہاں ہاں دیکھو اللہ فیملی ہے فیملی تو سب کی ہے کسی کے بھائی ہے کسی کے بچے بچ کسی کا کچھ ہے دیکھو ہاں ہاں بالکل دیکھو اللہ سب کو صحت تندرست دے اور بالکل ہماری عمر میں بھی برکت ہے اور ہمارے ماں باپ کو بھی دیکھو ہم صحیح تو پورا گھر صحیح
بالکل صحیح بالکل صحیح فرما رہی باجی ماشااللہ ماشاللہ شبان اللہ الحمد للہ بہت اچھی لائن بتائی باجی آپ
جی دیکھو دیکھو جیسے ہم اگر اچھے ہوں گے تو
اگر گارجن ہی اچھے رہیں گے باجی تو وہ سوال ہی نہیں اٹھتا بچے تو آٹومیٹکلی اچھے ہی رہیں گے باجی جی اگر گھر کے گارجن ہی خراب ہے تو بچے اچھے نہیں بن سکتے باجی
ماشا اللہ سے کتنی اچھی بات کہی ہے آپ نے سمجھداری کی دیکھو اسی لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے لیے بھی کچھ کریں چاہے کیسے بھی شوق ہو اپنا اپنے شوق کو اگر تم ختم کر دو گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے
جی جی بالکل صحیح فرمائیے آپ
سچے ہیں جیسے کہیں گھومنے چلے گئے کسی کے ساتھ بہن کے دوست کے گھر والوں کے باہر نا بھی ضروری ہے اپنے شوق کو پورا بھی کرنا ہے شوق میں کیا ہو گیا لیڈیز کے لیے کیا ہوتا ہے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہاں
تھوڑی سی شاپنگ کرنا تھوڑی س ہو گیا ہم لیڈیز کیا جانتی ہیں باجی
جی جی دیکھو بالکل میں بھی ایک لیڈیز ہوں آپ بھی لیڈیز ہوں کیونکہ لیڈیز ایک لیڈیز کا درد سمجھ سکتی ہے ج دیکھو ہاں لیڈیز کا شوق کیا ہے تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے شوق رہتے ہیں جیسے کچھ گھر کے لیےچ ہاں گھر کے لیے کچھ نئی ڈش بنا لی اور کچھ سلائی کر لی یہ شوق ہوتے ہیں لیڈیز کے باہر چ کے یہی کرتے ہے یا باہر چلے گئے کہیں کچھ کھانے گھر والوں کے ساتھ اس میں بھی ایک لیڈیز اپنے شوق کو گھر والوں کو سمیٹتی ہے
بالکل صحیح فرمایا باجی آپ نے
اگر وہ شاپنگ کرنے بھی جائے گی وہ کچھ نہ کچھ ایک کسی نہ کسی کے لیے گھر والوں کے لیے لے کہی آئے گی کہ میں تیرے لیے یہ لے کے آئی ہوں
بالکل صحیح فرمایا ہے
چائے کتنی کپ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ
جی دیکھو یہی ہوتا ہے ایک لیڈیز کے لیے
ماشاء الله صحیح بات ہے
جی لیڈیز کی جو ایک چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ اگر وہ سمیٹتی ہے
اور باجی بچے ٹھیک ہیں آپ کے
ہاں
بچے ٹھیک ہیں آپ کے
جی اللہ کا کرم ہے آپ کے بھی گھر سب ٹھیک ہے بچے
جی جی اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے بچے دونوں اچھے ہیں میرے
اچھا میرے بھی دو ہی ہیں ماشاء اللہ اللہ ان کے نصیب اچھے کر یں جی
فیملی ہے باجی آپ کی بھی اور باجی آج کھانے میں کیا بنایا آپ نے
آج جی میں نے آج بنائی ہے پاؤ بھاجی میرا بچہ کہہ رہا تھا ویسے تو دیکھو بچے کھاتے نہیں ہے سبزی اور سبزی میں دیکھو کتنا اچھے سبزی میں فائدے بتائے ہیں پروٹین آئرن کیلشیم ملٹی وٹا ٹامن وٹامن سی بھی رہتا ہے آج کل کے بچے دیکھو آج کل کے بچے کھاتے ہی نہیں ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی باجی آج
بچے کھاتے ہیں بچے باہر کا زیادہ کھاتے ہیں آج کل کے بچے
باجی باہر کا سامان بالکل مت دیجیے بچوں کو باہر کا سامان نہیں دینا چاہیے جو بچے اگر آپ بال پاؤ بھای کھانا پیزا کھانا برگر آپ گھر میں پریکٹس کریے باجی گھر میں ان کو دیجیے وہ سب جنک فروٹ ہے اس میں سے طبعت خراب ہوجاتی ہے بچے کو آپ ڈاکٹر پاس لے کے جائیں گے علاج ہو کے ان کے زیادہ سے زیادہ کوشش کریے گھر میں ہی بنانے کا دینے کا باجی
اسی وجہ سے تو میں نے کہ یہ سبزی تو کھائے گا نہیں ایسے میں کچھ بناؤں گی میں نے سوچا آج اتنی ساری سبزی کو مکس کری ابالی اور ان کے لیے انہیں
جی جی جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ بہت اچھی ماں ہے آپ بہت اچھا کیئر کری بچوں کو بہت اچھا سوچتی ہیں باجی ماشاء اللہ
میرا جو بیٹا ہے وہ نہیں کھاتا ہے باہر باہر کی چیز زیادہ کھاتا ہے جیسے چاؤمین ہو گئے برگر پیزا اچ ہاں ہاں ہاں میں تو کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ اسے کیا دوں بنا کے ایسے کچھ نئی چیز بنا کے دوں جو جس سے یہ کھا سکے اور اس کا پیٹ بھی بچ جائے اور اسے سکون بھی مل جائے کیونکہ کھا کے بھی یہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں بنا
نہیں باجی اس کو کھانا کھانے کی عادت ڈالیے نا کھانا دیجیے اس کو بنا کے اچھے اچھے کھانا بنا کے دیجے کچھ گوشت وغیرہ کھاتا ہے گوشت گوشت وغیرہ کھاتا ہے ہاں تو گوشت وغیرہ اس کے لیے بنائیے بچے کی خوشی کے لیے تو انسان کرتا ہے نا میرا بیٹا بریانی پسند کرتا ہے میں زیادہ بریانی ہی بناتی ہوں دوسرے تیسرے دن بناتی ہی رہتی تی ہوں باجی کیا کرے بچے جو کھاتے ہے وہی بنانا پڑےگا
دیکھو دیکھنا بھی پڑتا ہے بچے کی صحت کا کیونکہ میرا بچہ بریانی زیادہ نہیں کھاتا ہے میرے بچے کو چاہیے قورما اور نان
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ شبحان اللہ بہت اچھا ڈیش کھاتا ہے آپ کا بیٹا تو
ہا چیز کھاتا تو ہے مگر اس سے وزن بھی تو بڑھتا
بہت بہت باجی بہت اس سے فیٹی فیٹی لیور ہوئیں گے ہیں آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گی علاج کریں گی
بالکل بالکل دیکھوں میں یہی کہنا چاہتی تھی اس سے کہ بھائی تو تھوڑا سا اپنی صحت پہ ماشاء اللہ سے ابھی تو اتنا چھوٹا زیادہ ہے بڑا نہیں ہے صحت پر دیھان د تو اتنا موٹا ہو جائے گا پھر تیرے سے چلا بھی نہیں جائےگا میں ایسے ایسے اس کو سمجاتی ہوں اسے ڈرات ہ تھوڑی دیر اس کے دماغ میں رہتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے
اچھا
اصل میں پھر میں سوچتی ہوں کہ اب اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا تو میں سارا دن میرا دل د دیکھے گا میں پریشان رہوں گی اس وجہ سے میں دیکھ من کی چلو چو یہ رہے گا تو میں بھی پوچھ رہا یہی تو ہو گئی ہے کہ ماں کی اور لیڈیز کی خوشی کہ بچے خوش رہیں گے تو ماں بھی خوش ہو جائے گی اپنا آپ ہی کیونکہ ماں تو ماں بن کے ایک ماں کا احساس
بالکل صحیح فرمارے بالکل صحیح فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شبحان اللہ بہت ہی اچھی لائن بتا رہی باجی آپ
جی دیکھو جب ماں بنتی ہے نا ایک لڑکی جبھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا اسے امیت ماں کی امیت جب پتہ چلتا ہے جی ہاں کہ ماں ہماری کیسی تھی اور ہم کیسے بچے ہوں گے
جی جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ
دیکھو آج کل کے جو بچے ہیں بہت ہی زیادہ اتنے فون میں چکے ہیں بس انہیں اسکول سے آئے تو فون ٹوشن سے آئے تو تو فون اصل میں آج کل کے بچوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا
جی جی جی ہاں نہیں ہاں ہر گھر پہ یہی شکایت ہے باجی
جی جی اور یہ کم وخت اتنے یہ فائٹ جی اتنے چل گئے ہیں میں تو اس سے اتنی پریشان ہو گئی ہوں کہ نیٹ ہی ختم نہیں ہوتا پہلے ایسا تھا نیٹ ختم تو ہو جاتا تھا اب تو نہیں ختم ہوتا اب اتنا کہانا پڑتا ہے فون آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں
جی
یہ فون کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی
ارے باجی یہی جو آپ کی راے ہے وہی ہے فون دیکھتے ہیں بچے اب ہیں چلائیے ڈانٹیے منع کریے تو ہو گیا دن بھر چلاتی ہیں تو سارا دن چلاتی ہیں آپ امی جان سارا دن چلاتی ہے ابو جان سے بات تائیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں رہتی ہو آپ سنبھالو بیٹوں کو
ہاں یہی بس دیکھو اس میں بھی ہماری تواہ ہے لیٹ کس کی کیا کرے آپ فون دے توتبائی نہ دیں توتبائی
میں نہ جی جی جی
ہاں جی دیکھو کیا کریں اب کچھ پتا نہیں چلتا ہے د ٹھیک ہے آپ بات کر کے مجھے بہت سکون ملا اور ایک مج برا بھی ہوا ہمارا اپ کو اپنی خوشی کو کبھی نہیں لیڈیز کو اپنی خوشی کبھی شوق نہیں ماننی چاہیے اور کرلو تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے شوق
بے شک بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں
جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ